ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ اور بتائیے خیریت سے ہیں
جی الحمد للہ
اور کیا ہو رہا ہے بتائیے
بس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کام کر کے فرصت ہوئی
جی جی ناشتہ واشہ ہو گیا آپ کا
جی جی ماشاء اللہ ن سستا ہو گیا
کیا بنایا ہم نے ناشتے میں آج
آج میں نے بنائے ہیں آلو ٹماٹر کی سبزی روٹی
جی جی ماشاء اللہ بہت اچھا آج کل تو بارش لگی ہوئی ہے نا
جی جی آج کل کا موسم بھی بہت اچھا
اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جی جی بہت اچھا آپ نے سوچا ہے کیونکہ موسم میں اس میں چٹ پٹئی کھانے کا من کرتا ہے نا کہ کچھ اچھا سے اچھا اچھا بنائائے بھجیا بنائیں منگوڑی بنائائے اور یہ کڑی وڑی بنائے تو اچھا لگتا ہے کچھ الگ سا ہے نا اور ایسے میں گھر کہ بڑے لوگ بھی بولتے ہیں اچھا بنانے کے لیے نا کہ موسم اچھا ہے ج آپ سب لوگ کچھ اچھا بنا کے کھاتے ہیں دسترخوان بچھا کے ہے نا
جی جی ہو گیا انہیں کی پسند کا بناتے کہ جب ہم وہ خوش رہے ہیں تو ہم بھی
بے شک بے شک بہت اچھا آپ سوچتی ہیں اگر آپ اس طرف سوچتی ہیں تو اللہ آپ کو بہت اچھا اس کا وہ دے گا عذر اور ثواب کیونکہ آپ بڑوں کا اگر اتنا سوچتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گا نا
ہاںشا
کیونکہ ہے نا ہے نا جی کیونکہ اپنے بڑوں کا عزت اور احترام کرنا یعنی اپنے بچوں کو اچھی پرورش کی تربیت دینا ہے نا اپن جیسے کریں گے نا اپنے بچے بھی اسی طرح کریں گے آپ کو دیکھیں گے اسی طرح آپ کے بچے بھی اسی طرح کریں گے تو اپن کو نہا ہر اچھا اچھی بڑی چیز اپنے بچوں کو اپنے گھر سے ہی سیکھنے کو ملتی ہے نا تو اپن ہاں ماشاء اللہ پہلا مدرسہ ماں کا ہی گود رہتا ہے نا کیک اپنے بچے بعد میں کول جاتے ہیں لیکن گھر پہ وہ اپنے بچے اپنا ہی دیکھ کے اور اپن کو جو بتائیں گے دین کے بارے میں دنیا بارے میں ویسے بچے سیکھیں گے نا تو اسی لیے آپ ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دیں اور ماشاء اللہ بڑوں کا عزت اور وہ کریں احترام کرے تو اس سے اپن کی بچے بھی اسی طرح فالو کریں گے نا
جی جی جی ماشاء اللہ اور سب بڑھیا ہے آپ مے آپ کے بچے اچھے کتے ہیں
میرے بچے اچھے ہیں دو بچے ہیں میرے ماشاء اللہ ایک نائنتھ میں اور ایک حافظ بن گئے میرے بیٹے ہے نا وہ بڑے ہیں جی جی آپ سب لوگوں کی دعا سے ماشاء اللہ بہت اچھیے ان کو ہم نے ترب تربیت دی ان کے ابو کی سوچ تھی انہوں نے اچھے راستے میں جی جی جی جی جی جی جی بے شک بے شک ہمارے شوہر کی خواہش ت کہ میرے بچے نیک اور اچھے بنے اور ان شاء اللہ ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں جی جی اسی طرح ہم لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ میرے بچے نیک اور اچھے بنے اور دنیا آخرت میں دونوں جگہ کامیابی ملے ہے نا تو اپن اسی لیے یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو اور بڑوں کو بھی دیکھ کے سیکھنے کو مل ہے نا کہ اپن اگر اپنے بچ جی جی کہ کیسے کر پنا ہے نا بچے کیسے سیکھیں گے اپن کو جیسے دیکھیں گے ویسے سیکھیں گے اگر اپن ان کو کھانے پینے کا طریقہ بتائیں کہ بیٹا بیھ آنینا ہے بیٹھ کے دیکھ کے پینا ہے نا تین ساس میں پینا ہے دیکھو یہ سب چیز ہو جاتا ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ
جی جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی دسترخوان پہ بچھا کے بچوں کو کھانا دینا چاہیے اور کھانے کے بعد ان کو یہ بتانا چاہیے بیٹا بسم اللہ کر کے کھائیے اگر آپ بھول گئے تو بیچ میں اول آخر درو ص نہیںف پڑھ سکتے ہیں بیچ میں بھی درور سریف پڑھ سکتے ہیں نا دعا پڑھ سکتے ہیں اس سے کہ ن کہ کھانے کی دعا قبول ہو جاتی ہے ہے نا تو اسی طرح اپنے بچوں کو کھانے کا طریقہ بتانا چاہیے دسترخانے میں بیٹھنے کا ہے نا پانی پینے کا بتانا چاہیے کہ پانی ہم کو کیسے پینا ہے تین سانس میں پینا ہے پانی دیکھ کے پینا ہے بیٹھ کے پینا ہے ڈھک کے پینینا ہے ہاں جی جی ہ جی جی یہ سب اپنے اپن بتائیں نا تو دیکھو ان کو دنیا اور ر دونوں جگہ کامیابی ملے گی نا تو اسی لیے اس کو نا جی جی اسی لیے اپن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ اچھی چیزیں بتائیں اور بتائیے وہاں کا موسم کیسا ہے
بہت اچھا ہےگا ادھر بارش ہو رہی ہےگی
ما صلی اللہ رحمت اللہ کی برس رہیے بہت اچھا ہے ابھی تو اس سمے س ساری جگہ یہی ہے لیجیے
جی پورے ہر ہریالی ٹائپ کے ہے اچھا لگ رہا
جی ہریالی سے دیکھو آپ نے اچھی بات بتائی ہریالی سے دیکھو بارش ہوگی نا تو فصل اچھی ہوگی اور مطلب لہ اچھا ہوگا ہے نا اس سے ہم سب لوگوں کا کھانے کا وہ ہوگا نا یہ سب اللہ پاک جو کرتے اچھے کرتے ہیں نا اللہ ہر دیکھو ٹھنڈی میں ٹھنڈ کرتے ہیں گرمی میں گرم رہتا ہے اور بارش اس اللہ مطلب ہر چیز اللہ پہ قادر ہے مطلب جتنا اتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ہر چیز اتنا اچھا کرتے ہیں کہ مطلب اتنا اچھا کرتے ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں دیکھو اگر ابھی کتنے لوگ گرمی سے پریشان لیکن اللہ نے ایسی بارش کی کہ سب خوش ہو گئے ہے نا کہ بتاؤ گرمی سے بچوں کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی کئی جگہ تو ایسے ہیں جہاں پنکھا نہیں ہے کولر نہیں بچارے لوگ
اللہ بہت مہر
جاؤں گابھی شک بہت مہربان ہے اور اللہ دعا قبول کرتے سب کے چھوٹے بڑے سب کے دعا قبول کرتے تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن دعا قبول کرتے ہیں ہے نا تو اپن ہر چیز جیسے موسم ہے کچھ بھی ہے اور ب اس سمے نا بچوں کو باہر کا کھانا پینا نہیں دینا چاہیے کیونکہ باہر کی چیزیں نقصان کرتی نا کہاں پہ کیسے کیا ہے مطلب مطلب اپن دیکھو کچھ کھلاتے پلاتے باہر کیڑے ہیں مکھی ہیں یہ سپیٹی جس سے زا بنتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپن اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو گھر کہی اچھا سے اچھا بنا کے کے جی جی جی بالکل صحیح فرمائیے آپ کہ بالکل مطلب چا دس جے جی جی گھر کا ہی ان کو بنا کے کھلائے ہیں نا اس سے کیا ہے نا کہ بچوں کی صحت اچھی رہے گی اور وہ بیمار نہیں پڑیں گے اگر وہ بیمار پڑیں گے تو اپن کو پریشانی ہاں ہاں ا بھی بیمار پڑیں گے تو اپن کو ہی پریشانی ہوگی اس لیے اپن کو باہر کا ان کو کھانے پینے نہیں دینا گھر کی چیزیں دینا کبھی کدر اگر اپن ساتھ میں لے جاتے پکنک منانے کہیں گھومنے تو چلیے اپن گھر سے بھی کچھ اچھا بنا لیتے ہیں نا اور لے کے جاتے ہیں پھر ہے نا
جی جی
کہ ان کو کھلانے پلانے میں دقت نہ ہو ہے نا تو باہر خوش بھی رہتے ہیں بچے کھاتے پیتے بھی کیونکہ بچوں ایسے موسم میں بچوں کا کیا بڑوں کا ہی دل کرنے لگتا ہے کھانے کا ہے نا تو بچے تو بچے ماشاء اللہ اور بتائیے
بچیوں کی اس میں ہی تو اپنی خوشی ہے گی
بے شک بے شک بچوں کے لیے ہی تو ماں باپ جیتے ہیں دیکھو
جی جی جی ماشاء اللہ جی صحیح بول رہے ہیں
جی کرنی چاہیے عزت کرنی چاہیے اور اپنے ماں باپ کیجت کرنی چاہیے دیکھو ماں باپ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہے نا باپ جنت کے دروازے تو نا تو اگر آپ اپنے بڑوں کی خدمات اور وہ کریں گی تو آپ کی جنت بن جائے گی ہے نا کیونکہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے تو آپ کی جحنت ہاں آپ کی جنت مل جائے گی کیونکہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے میری بہن بہت کم ہے اپن آخرت
جی جی جی جی ماشاء اللہ اب بہت اچھی بات کرتی ہیں
ہاں ہاں جی جی مطلب عضرت کی زندگی بہت لمبی ہے اپن آ کے لیے بنا لیے نا تو اپن کی سوچو سب کچھ بن گیا ہے نا سب کچھ بن گیا اپن کا دلہیا اور آخرت سب کچھ بن گیا کتنی خوشی والی بات ہے نا کہ اپنے بڑوں سے بتاؤ اپنی نے کیا اپنی نے کہپ ان کو نا گھر پہ ہی بن جانی ہے
جی جی کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں کے روپ سے یہیں کہ یہیں دکھا جاتے ہیں
اپن کوئی کام کرتے ہیں نا تو نہ جیسے در و سرف پڑھ کے گھرے بسم اللہ کر کے پڑھیں تو اس سے بھی اپ ج کے بنتی جی جی بالکل اورب
ہر کام چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو بسم اللہ ہی کر کے
جی جی ہ تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے آپ کی مطلب قلملم پڑھنے سے سوچے آپ وہاں کے لیے آپ وہاں کے لیے سب تیاری کر رہی ہیں نا اگر آپ اپنے یہاں کچھ بھی اچھا کریں اب اللہ پاک اور چیزوں میں اتنی بڑی بڑی ب دی کہ گھر بیٹھے بہت اچھا کر سکتے ہیں نا کھانا بنا رہے ہیں تو اپنی بسم اللہ کر کے بنیا نا تو یہ سب چز اپنے اپنے مطلب گھر میں بتانا بھی ہے اور اپن کو اس میں کاائم بھی رکھنا ہے نا کہ اپن کو کیسے چلنا ہے کیونکہ اگر اپن کائم رکھیں گے اگر یہ چیز اپن گھر میں اپنے بتا ذکر کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے تو اپنے بچے نا باہر بھی فالو کریں گے اسی طرح اسی طرح رہیں گے
جی جی زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم زیادہ دیں
بالکل صحیح دنیا میں اگر کامیابی ہے تو دین کے ہی دم پہ کامیابی ہے اور اس سے اخلاق بھی ہیں اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو مطلب دیکھا احترام بھی بتانا ہے کہ کیسے اپن کو چلنا ہے کیسے نا یہ سب اپن کرنا ہے نا تو اپن یہ سب کریں گے تو اللہ پاکہ پن کا اچھا کریں گے ہر چیز میں اچھا کریں گے ہے نا
جی جی جی اور سب اللہ کا کرم ہے آپ سنائیے میری بہن
جی بہت اچھا مطلب ہم کو تو بہت اچھا لگا کہ میں اپنی بہنوں سے بات کرنے کے لیے فون کر میریور ہم لوگ کی باتیں ہو جاتی ہیں ہے نا عطالت کیونکہ اپن بات کرتے ہیں نا توورن کو بات کہ کی باتیں کرتے ہیں نا تو اپن وہاں اوپر تک باتیں جاتی ہے اللہ کے گھر تک باتیں جاتی ہیں اور جہاں دین کی باتیں ہوتی واں پرشتے نازل ہو جاتے ہیں نا یہ آپ ان کو کرتے رہنا جی ہے نا چلیے ٹھیک ہے آپ سے بات کیا الگ دو
جی ماش جی السلام علیکم
اٹنا اٹت کانی ہے